ہاں السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام بھ جان یہوٹیا یہ کیا نام سے آج کی چھوٹی کٹوری ہے نا اپنی
ہاں چوودی کٹوری ہے آج اپنی
ایک سو سینتالس پہ چار ایک سو سینتالیس پہ ہے نا یہ
ایک سو سینتالیس
ایک سو سینتالیس چورانوے والے مطلب چوران موبائلے ہاں ہاں وہی وہی تو ان کے امی جان کے ن یہ تو کیا نام ہے ان کے امی جان کے ہیں
ابھی ان کی ا بھی تو
ہاں ہاں ان کی ہاں ان کی باقی ہے پھر ان کے بع میں دیکھیں گے پہلے یہ دوسری باری جس پ کھا رہے وا آپس اس کو کھاؤ مستی سے
ہاں وہی تو میں بول رہا تھا بھائی آٹھ ان کی ہو جائے گی آٹھ آٹھ آٹھ یا چوبیس تو وہ جائے گی چوبیس سال پھر آٹھماں صبح ہی جان کی رہے گی
اور کیا
ہوگی بتی سب نے بس
پھر بعد میں یہ بتائیں گے آپ اس کے میٹر پہ جیسے مطلب اس پ ہاں پھر آپ ڈبرووں گے نا کل جو گپتگ کر لینا اس میٹر میں
ن
یسر
اور نہیں تھا کہ اور سناؤ جناب کیا
خدا کی مہربانی ہے
ا تیوار بھی نکل گ جنا
چل گید عید کے تیوار بھی اپنے تو صح بول رہے ہو بڑی دھوم دھام سے منائی بڑی اللاس سے منائی تھی عید
ہاں ہاں وہ نہیں تو کہتےنا
ہم نے تو شام کو بھی لگ پیس کھائے تھے بچے جو
ہاں
آپ تو آئے نہیں پھر کیا کرے آپ کے لیے بچا کے رکھے تھے میں نے کہ ب تو آئیں گے نہیں بھائی جان تو کے جا کڑے جا تو نا پجیج ب میں ہےائے گا
جناب کچھ چیزیں باتوں میں دنے تو
سی بولج
اپن دگ دگ چ قرضے آتے
ہاں ہ وہ صحیح ہے ہم مطلب جیسے اپن کو تو لگتا ہے ایسے پر اپن جیسے دیکھتے بھی نہیں تو مطلب بھی نہیں ہے وہ والی بات رہتی
ہاں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں
ہاں ویسے بہت سی ہے پر کیا کام ہے اپنے اپنے تو اپنے کام سے کام ہے پھر پھر جیسے کہ ابھی آپ مطلب سبھی جاؤ گے ا اپنے خفا جان سے ملنے پھر ابھی وہاں قطب خان نہ جاؤ گے
اب فون آیا تو ایمرجنسی میں آیاتا ہوں گا ب نہیں د دادی نے بات کری کہ بیٹا مل کے آنا ایسے ہی وغیرہ و
تو پھر ایمرجنسی ہے تو پھر آ کو بھی جانا پڑے گا پہلے مطلب ان سے ملنے نا تو پھر آپ کو ایمان س بھائی جان کو لے جانا ساتھ میں
ہاں اس کو بھی لے کے جؤں گا سات وغیرہ میں
اور کیا دونوں بھائی چل دونوں بھائی جان ایک ساتھ چل جانا مل جانا
اکیلے میں بھی م اکیل میں بھی نہیں آتا ھر میں چاہی ہوں تو ج جاہتی
تو تبھی تو کیا نام سے جیسے ہمار شور کو پتا چلا تو یہ ابھی آ رہے ہے ک ان کو بھی سوچ بھ زیادہ ہییکٹل تو کیا نام سے ہے نا ملنے جانا پڑے گا تو اکیلے کو سب کو ہی نرس فیل ہوتا ہے
ا وہ تو میں بتا دوں گا رپ گ سامبو ساری چیزیں بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے
وہ بول رہے تھے کہ پھر اپنے ساتھ میں چل چلیں گے نہیں
وہ نہیں تو گ
اچ چھوٹیین بھی چھوٹی ن م ہمارے بھی کیا نام ہے مطلب کہ مامو جان ہے نا د چڑی والے
ہوں
لڑکی دی مد د تو ان کی بھی جاب لگ گئی کیا جؤ تو پ پوسٹنگ مل گئی مطلب آپ جو چور تو پہلے ہی لگ تھی میڈیکل کالج کوٹا ہوں نرسنگ ڈیپارٹمنٹ
نرس وہ تو اس میں نرسنگ میں لگی ہوئی ہو تھی
ہاں میں لگی نرسگ میں پر پپا جیس ج کہ مطلب جیسے پوسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی تھی نا پر کوٹا میں ہو گئی نا م ہاں جوبھی وہ وہ بھی آجی پوسٹنگ فون چل رہی ادھر ادھر ب سکی کسی رہتے د پریوار میں کسی کی لگ ہے تو
س صحی بات ہے صح بات ہے کشی تو رہتی ہے ای سی بات تھوڑی
تو جیسے ابھی ہماری امی جانیں کہ با جانیں تو ہمارے چھوٹیے میاں سے بول رہی تھی کہ لڈو باٹی بنیں گی کہ لڈو باٹی کھانے چلے گی ریما بہت جان لگی تو ایسے بات نہیں کرتے
ہاں
سب تیاری کر رہے دیکھو پروج ہے نا جوب تو سب کی لک لک کی بات رہتی ہے اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس کی جوب لگتی ہے
یہ تو اپنے نصیبوں اور اپنے کرموں پہ ڈیفینڈ کرتا م حساب سے تو
صحیح ہے سب کے اپنے اپنے نصیب رہتے صحیح
سب کے اپنے اپنے نصیب رہتے ہیں ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے
ا کوشش تو ورنہ سب کی رہتی سب یہی چاہتے بھ ہم ورنہ اچھی اس پہ رہے
ہ اور نہیں تو سکھ دکھ تو ایک چکر چلتا رہتا ہے ان کا بس کبھی دکھ کبھی سکھ کبھی دکھ کبھی سکھ سوق نہیں تو کیا
بسر ہ پنک میں ٹھنڈا ہوگی آپ کی تو
میرے کمرے میں تو ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہی ہے
بڑے ورنہ ہم نے تو کولر چلایا تب بڑے اب ٹھنڈا ہی آئی کولر چلا کے موٹر چلات تب ٹھنڈا ہی آتی ہے ورنہ کولر بھی بنا موٹر کے تو گرم ہوا دیتا ہے اس کیا دیکھو نا ہمارے شور کیا بول رہی کہ میں ادھر ادھر ہی رک جاتا بائی جان کے پاس ان کے پاس کلڑ نہیں ہے اس لیے میں نہیں رک رہا جن کے پاس جائیں گے نہیں دوست کے پاس ان کے پاس کلر ہیں
ہاں
ہاں تو اس وجہ سے ورنہ آپ کے ساتھ رک سکتے تھے پر ابھی گرمی میں آپ کو پت ہے دس از امپورٹنٹ ٹھنڈائی
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جہاں من پائے نا ویکتی کو وہیں
ہاں یہ یہ بادشا ہی بولی جہ من بائی ہو پے میں جی اس لیے کہ اس کے پاس جیسے اگلی بار بھی ان کا ایگزام ا ج پڑ بھی لے گا تھوڑا مسالہ
ہاں ادھر پھر کیا نا دوست وغیرہ تو پھر اچھی سےے بات واد بھی جاتی گم بھی آتی
ہاں وہی تو جو کیا نام سے وہیں گئے تھے تو ان کے کاسیی دوست تھے وہ ورنہ آپ کو پتا ہے کوٹا آپ نے کتنی رشتے داری ہے کون کہیں نہیں جا رہا نا
صحی بات ہے
پر وہ دوست بھی جیسے بھی ان کا سینٹ آتے انہوں نے ک کیا کال کرتے انہوں نے ان سے بولا ادھر ہی آ جانا یہیں رک لینا ساتھ میں پڑھائی کریں گے ساتھ
ہاں وہ ج
جو انہوں نے شاید سے پلیٹ لے رکھا ہوگا دونوں باہر دیتے وہ مطلب دون دو بھائی جان لیتے سات میںائی
تو دو دوور ریتے ہم گ
ہاں دو سگی بھائی ا دو ن دونوں تیاری کر رے دونوں ایکتے سات
صحیح بات
یہ کہ ان کے ماموں جان کے یہاں کے
راوڑ جاوڑ کیا
نہیں نہیں دمبر کھیڑ
گائی ہاں ڈومر کڑی
ہاں ااں
راڑ جاوڑ کی جو تمہ ہوگا
س ہو کما کما ب جائے میں دیک ل اس سے ڈر ڈ کرٹو سےاں پیپر دےا اس سے ڈر نہ کرا دیکو صحی ہے بھی رشتے دار رشتے دار نی بول رہے ن نہیں کہ پر دوست بول رہے آج نا اور دوست نے بلا تھا کیکہ دوست تو آپ کو پت ہے سب کو سبھی ہے نا پہ ایگزام د سب آپ جیسے آپ وہاں شکشا کے لیے رک رہے ہو ویسے سبھی رینٹ سے رک رہے ہیں دیکھ ا
بات تو آج کل سمجھنے کی ہے سریمان مطلب جیسے کہ سو لوگ ہیں اپنی جان پہچان کے
ہاں وہی تو کوٹہ میں ہی جو آپ صحی بول رہے ہو
لوگ ہیں نا جان پہچان کے ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکے گالوں توبینا پانچ لوگ نکلیں گے
بس بس وہی وہی یہ صحیح بول رہ ہو آپ یہ وہ اسسو میں سے دو پانچ کیا آپ آپو میں سے پانچ بول رہ ہو اپنے کی میں تو سو میں سے دو کی بولتی ہوں
ہاں وہ پانچ میںچ بھی ایک تو حساب
توں کوئی کانا ل جاؤ ہے نا رشب کو مار گو تو ج میں گ ل ویسے
ہوں کیا بول رہی ہے جی
جیسا نہیں ہاں وہ سب اپنی اپنی کھچڑی پکاتے رہتے ان کی کھچڑی پکا رہے ہیں میں م بول رہے جسے چیک کر لو کہاں منٹ
چل رہا ہےب گرو کو دیکھتا ہوں میں بھی تو آا ہ تو بابی
نک د کو
اسپورٹکس
کیو آ چھوٹی منیا ایکیک کے بھی مجے ہیں ان کو کیا نام ہم سےب ٹویل بجے بول دیتے میں نے کہ آ جاؤ سو جاؤ جیسے اپن نہیں تھا بیجی دیکھتے نا تو اد رتاا
صحی بات ہے سے
جے کو پڑھائی لینے تو پھر ابھی چل دیکھ کے نکل جاتی ہوں
مست ہی ہوئے تو کے تو گھوم گ فم دو
ہ اور جیسے تھوڑی دیر لے کے بیٹھتی تھی جب سے اپنے یہ ہاتھ سے آیا نا تب سے ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی چھوٹی میاں کو نہ تھور د ادھ گھنٹا ل کے
آ انن کو پڑانا دکھ کہا ادھر ادھر بات کرو
ٹوں گی میں جیسے میری کمپلیٹ ہوئے گی اب آج آ کی چلتی ہے ابھی شام کو جیسے چار بجے سے چھ بجے کے بی فری ہوں تب لے کے بیٹھوں گی ان کو پڑائی کی وہئی ب جتی جب بھی ان کا مونڈ ہوگا تب
صحیح ہے
کیکہ یہ بھی ابھی آرام سے کریں گے تو تھوڑی دیر سو ٹوٹتے ہیں تو تب یہ آپ کو پتا ہے بچے تھوڑ دھے لیں گے پھر فریش ہوگا تب
ہمم اپنی لاسٹ کھچڑی ہے نا یہ پھر بعد میں کریں گے نا اپن
ہاں ہاں بعد میں کر لینا نا پھر شام کو
اب کیونکہ چار کییزیں ہوگی چار شام کو کرلیں گیں جی ہو جائے گی تو
کیا کوئی لوڈ نہیں لینا جیسے جیسے ٹائم ملے نا آپ کو ویسے کر لینا ہے نا
خدا حافظ ہوگی ہو گئی
ٹھیک ہے چلو خداحافظ ہے نا